ہ ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام خیریت
خیری جی آپ بتائیں
میں بھی ٹھیک ہوں الحمد للہ
اور کیا کر رہے ہو اپ بھی
کچھ بھی نہیں میں تو کاجو کطلی کی پرریپریشن کر رہی ہوں
اچھا تو اس کی ریسیپی آپ بتا سکتے ہو
جی بتا سکتی ہوں
اوکے بتائیے
تو سب سے پہلے میں بتاتی ہوں اس کے لیے ہمیں سامان کیا کیا لگے گا
جی جی
تو ہمیں لگے گے کاجو
ہمم
ایک کپ چینی
ہاں ہاں
گھی لگے گا ہم دیسی گھی یوز کر سکتے ہیں یہ اچھا ہوتا ہے اور الائچی پاؤڈر چھوٹا چمچ اور جو وہ چاندی کا ورک ہوتا ہے پیپر چاندی کا جو ہم لگاتے ہیں اس کے اوپر
جی جی اچھا ہاں
پھر ہم دیکھتے اسے بنانا کیسے ہے سب سے پہلے ہم کاجو کو تیس منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں گے
اچھا ہاں
پھر مکسر میں پلس موڈ پر پیس کر باریک پاؤڈر بنا لیں گے
جی
لگاتار نہیں پیسنا ہے اس کو ورنہ کاجو سے تیل نکلنے لگے گا اور پیسٹ بن جائے گا اس کا
اچھا جی
پھر پاؤڈر کو ہم چھلنی سے چھان لیں گے اچھے سے
جی
پھر ہم چاشنی بنائیں گے دوسری طرف ہم کڑھائی لیں گے اس میں ہم چینی اور پانی ڈالیں گے مدھیم ارچ پر چینی پوری طرح گھلنے دیں گے
جی جی
پھر چاشنی کو لگ بھگ تین سے چار منٹ تک پکائیں گے
جی
پھر ہم اسے چیک کریں گے انگلیوں سے دبا کر اگر وہ تار جیسا تار جیسی لگے تو سمجھ جائیں گے ہم چاشنی ہماری پک گئی ہے
جی جی
پھر ہم چاشنی میں کاجو کا پاؤڈر ملائیں گے جو ہم نے پیسا تھا
اچھا
پھر لگاتار چلاتے ہوئے چھ سے آٹھ منٹ تک اسے پکائیں گے
اچھا اچھا جی
پھر مشرن گاڑھا ہو کر پین چھوڑنے لگے تو گیس بند کر دیں گے
جی
چاہے تو ہم الائچی پاؤڈر ملا سکتے ہیں اس سے ٹیسٹ اور انہینس ہو سکتا ہے
اچھا اور اس میں جیسے مطلب چاشنی کو اور گ گرم بھی کرتے ہیں نا مطلب زیادہ تر دس پندرہ منٹ تک
ہاں ہاں گرم ہی کرتے
اچھا جی
پھر ایک پلیٹ یا بٹر پیپر پر تھوڑا گھی لگائیں گے
ہاں ہاں
مشرن کو ہمارا ہلکا ٹھنڈا ہونے دیں گے تاکہ ہاتھ سے سنبھالا جا سکے اسے
جی جی
پھر گھی لگے ہاتھوں سے دو سے تین منٹ تک ہلکے ہاتھ سے گوند کر چکنا کر لیں گے پھر مشرن کو دو بٹر پیپر کے بیچ رکھ کر لگ بھگ تین سے پانچ ملی میٹر موٹائی میں بیل لیں گے
جی جی
مطلب جتنا ہمیں موٹا چاہئے اتنا ہم رکھیں گے
ہاں ہاں
چاہے تو اوپر سے چاندی کا ورق لگا دیں گے
جی
پھر ہم پندرہ سے بیس منٹ اسے ٹھنڈا ہونے دیں گے
جی جی
پھر چاقو سے ہم اسے ڈائمنڈ کے شیپ کا کاٹ لیں گے جیسے ہمارا کاجو کتلی کا شیپ ہوتا ہے ڈائمنڈ کا شیپ
اچھا اچھا جی
پھر ہم اسے اوپر سے ڈرائی فروٹس پستتہ وغیرہ ڈال کر ہم اسے کھا سکتے ہیں
اچھا
جی
چلے اچھا لگا یہ ریسیپی مطلب کہ بہت اچھے سے آپ نے بتایا اور جیسے مطلب کہ ہاں ای جی بھی ہے اور جیسے مطلب کاجو سے اور بھی کچھ بنا سکتے ہیں کیا
کاجو سے
آں
بنتا تو بہت کچھ ہے پر ابھی یاد نہیں آ رہا ہے مجھے
اچھا
آپ بتاؤ آپ کیا بناتے ہو کاجو سے
میں تو کچھ نہیں بنائی ابھی تک کاجو سے
اچھا
جیسے مطلب کہ آپ کبھی جلیبی بنائے ہو
جی بنائی ہوں
اچھا اس میں مطلب اس کی ریسیپی آپ بتا سکتے ہو
جی ابھی بتاتی ہوں تو میں آپ کو سب سے پہلے بتاتی ہوں ہمیں جلیبی میں کیا کیا لگے گا ہمیں دو کپ میدا لگے گا
آں
اور کارن فلاور دو بڑے چمچ
ہوں ہوں
دہی لگے گا آدھا کپ
جی
پھر جو ہمارا فوڈ کلر ہوتا ہے اورنج کلر کا ہم وہ یوز کریں گے جلیبی کو آرنج بنانے کےلئے کوئی کوئی وائٹ بھی بناتا ہے بنا کلر کا
جی
لیکن آرنج بھی ڈال سکتے کلر ہم اگر ہمیں اورینج بنانی ہو پھر ہم بیکنگ پاؤڈر ڈالیں گے اس میں آدھا چھوٹا چمچ گن گنا پانی لیں گے آوشکتا ا نوسار
ہوں ہوں
تلنے کے لیے گھی یا تیل یوز کر سکتے
اچھا مطلب زیادہ کون اچھا ہوگا گھی یا پھر تیل
گھی زیادہ اچھا ہوگا اگر د یسی گھی ہے تو زیادہ اچھا ہوگا
جی جی
یا سرسوں کا تیل بھی یوز کر سکتے
اچھا
پھر چاشنی کے لیے ہمیں کیا کیا لگے گا چینی لگے گی دو کپ پانی لگے گا ایک کپ الائچی پاؤڈر ڈال سکتے ہیں ہم اس میں
اچھا ہوں
اگر اویلیبل ہو تو اور نیمبو کا رس بھی ہم ڈال سکتے ہیں آدھا چھوٹا چمچ
اس میں نیمبو کا رس بھی پڑتا ہے
ہاں اگر دالنا ہو تو ڈال سکتے ہیں ہم
اچھا اسی لیے وہ کھٹا میٹھا لگتا رہتا
ہاں جلیبی میں اس لیے تھوڑا کھٹا میٹھا لگتا ہے
او ہاں
اگر آپ کو میٹھی جلیبی پسند ہے تو آپ اسکپ بھی کر سکتے ہو نہیں ڈالو گے تو بھی چلے گا
اچھا
تھوڑا کھٹا میھٹا ٹیسٹ چاہیے تو نمبو کا رس بھی آپ ڈال سکتے ہو
اچھا اچھا جی
پھر میں بتاتی ہوں اسے بنانا کیسے ہے سب سے پہلے ہم میدا کارن فلاور دہی اور پانی کو ملا کر گاڑھا گھول تیار کریں گے
اچھا ہاں
اسے آٹھ سے دس گھنٹے یا رات بھر ڈھک کر خمیر اٹھنے کے لیے رہ
اسے مطلب کہ چھوڑ دینا ڈھک کر جی
پھر تلنے سے پہلے بیکنگ پاؤڈر ملا کر ہلکا فھینٹ لیں گے اس کو
جی جی
پھر چینی اور پانی کی ایک تار کی چاشنی بنائیں گے
ہاں
اس میں الائچی اور نیمبو کا رس ڈال دیں گے
جی جی
پھر گھول کو جلیبی بوتل یا کپڑے میں بھریں گے مدھیم گرم تیل یا گھی میں گول گول جلیبی بنا کر سنہری ہونے تک تلیں گے
جی جی ہاں
پھر اس کو ترنت گرم چاشنی میں تیس سے چالیس سیکنڈ ڈبو کر نکال دیں گے
چی ہاں کل سے پھر مطلب کے کھائیں گے ہے نا چاشنی میں سے نکال کے مطلب کہ کھا سک
ہاں ہم اسے کھا سکتے ہیں پھر
جی اور اس سے اور مطلب کہ اچھا گڑم گڑم زیادہ مطلب کہ اچھا لگتا ہے کھا نا
ہاں گرم گرم جلیبی بہت اچھی لگتی ہے
جی جی
اور آپ کیا بنا لیتے ہو مٹھائی میں
اور جیسے کلاکند جو آتا ہے مٹھائی میں وہ کبھی آپ بناتے ہو کلاکند
نہیں وہ تو میں نے نہیں بنایا کبھی
تو میں آپ کو ریس پی بتاؤں
جی بتائیے
جیسے کلاکند میں ڈالتے کیا سب ہے پہلے میں وہ بتاتی ہوں ٹھیک ہے
ٹھیک ہے
جیسے اس میں دودھ پہلے ایک لیٹر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور نیمبو کا رس بھی مطلب کہ لیتے دو بڑے چمچ
اچھا دودھ کو پھاڑنے کے لیے
ہاں اور ک کنڈسڈ ملک جو آتا ہے وہ مطلب کہ ہاف کا کو لے سکتے اس میں ٹھیک ہے اور الائچی پاؤڈر بھی مطلب کہ ایک ہاف چھوٹی چمچ آپ لے سکتے ہو اور گھی لے سک ایک چھوٹا چمچ ٹھیک ہے
ٹھیک ہے
پستتا اور بادام جیسے مطلب کہ کٹے ہوئے اس کو کٹ کر لیتے ہیں باریک باریک جیسے مطلب جس طریقے سے آپ کو رکھنا ہے اس حساب سے اب ہم اس کے مطلب بنانے کی ودھی ہم بتائیں گے آپ کو جیسے اس کو کیا کرنا پہلے دودھ کو مطلب کہ آلنے پہ پھٹ جاتا ہے نا
ہاں
اور اس میں کیا کرنا کنڈینسڈ ملک جو ہوتا ہے وہ ڈالنا ہے اور اس کو مطلب کہ اچھے سے چلاتے رہنا ہے تھوڑا دیر تک
ٹھیک ہے
جب تک گاڑھا مطلب کہ ہو کر جیسے دانا دانا جو مطلب کہ ہو جاتا ہے دانا دانا ٹائپ کا ہو جاتا ہے نا جب پٹان مطلب کہ پٹ پھٹتا دودھ تو اس میں ہاں ہاں اس میں کیا کرنا الائچی پاؤڈر ملانا ہے
اچھا
اور پھر اس کو گھی گھی میں گھی لگانا ہے جیسے ٹرے میں جیسے سینی میں نکالنا ہو یا کوئی پلیٹ میں نکالنا ہو اس میں مطلب گھی لگانا ہے نیچے اور اوپر سے مطلب کہ کیا کرنا ہے اس اچھے سے پورے کو جب وہ ہو جائے گا پورا مطلب ایک دم گاڑھا ٹائپ کا ہو جائے گا تو جس میں میں نے گھی لگا کے رکھ رکھا ہے اس میں پھیلا دینا ہے پورے میں ٹھیک ہے جی اوپر سے اس کو کیا کرنا ہے ڈرائی فروٹ مطلب کہ ڈالنا ہے
جی
جی اور جیسے مطلب کہ ٹھنڈا ہونے پر جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تو جیسے آپ کو من جائے مطلب کہ کہ جیسا بھی ہو آپ وہ اس کا آکار بنا مطلب کہ کاٹ سکتے ہو ٹھیک ہے اور پھر اسے اچھے سے مطلب کہ سرب کسی چیز میں برتن میں نکال کے آپ سرو کر سکتے ہو اور اسے اچ اسے کھا سکتے ہو
جی
جی جی
کافی ایزی ہے یہ تو ریسیپی
ہاں بہت ایزی ہے اور بن بھی جاتا ہے جلدی
جی اور کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی لگ میں نے آج تک باہر کا ہی کھایا ہے گھر پہ کبھی ٹرائی نہیں کیا ہاں
تو اور زیادہ اچھا لگتا ہے
جی جی
جی جی چلے ٹھیک ہے پھر انشاء اللہ ٹرائی کروں گی میں ریسیپی ٹھیک ہے اوکے چلے ٹھیک ہے اللہ حافظ
اللہ حافظ